وعلکیم وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ
اچھا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس دعا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور
چائے پی
ہاں چائے پی میں نے آپ نے پی
ہاں میں نے پی چائ
دادی ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے دادی
ہاں اور
ہاں وہ ٹھیک ہے دادی اور آپ ٹھیک ہیں بس
کوئی الگ
اور کیا کر رہی ہو
بیٹھی ہوں ایسی
ہ اسکول گئی تھی
ہاں بالکل ایسا ہے نا گرم کی چھٹیاں
اچھا کتنے دن ہے چھٹی
پتہ نہیں سکس چھ سے لے کر انیس تک
ہ اچھا
ہاں
اور باقی ایمن وائمن ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ
اچھا اور
بس دعا
آپ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہو
اچھا
ہوں
اور باقی آپ کے سارے رشتے دار ٹھیک ہے
ہاں بس الحمد للہ آپ کے رشتیدار سارے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور جاتے ہو آپ وہاں
کھا
جاتے ہو وہاں
ہاں
اچھا
ٹوشن گی
ہاں
ٹیوشن گئی تھی
ہاں ٹیوشن گئی تھی میں
ہوں
آپ نے دیا آج پیپر
ہاں میں نے دیا اس پیپر
اچھ کیسا وہ
اچھا ہوا
اچھا اب کب ہے دوسرا امتحان
اب میرا دوسرا ہے کل پرسوں ہوگا ابھی یہ نہیں آیا
اور
بس دعا
ہاں
کیا کر رہی ہو
بس آپ سے بات کر رہی ہوں
اچھا
ہوں اور
آپ کے امتحان کب ہے
ہاں
آپ کے امتحان کب ہے
ہوئے تھے نا پرسو ہی جو ختم ہوئے
اچھا
ہوں
اور باقی سارے گھر میں سب ٹھیک ہے ہیلو
ہاں
باقی ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا اور
بس
اسمہ ٹھیک ہے
ہاں اسماء ٹھیک ہے
اس کو ہوئی فرق
نہیں اس سو بخار ہے کل سے
ہائے ہائے اس نے کیا کھایا تھا
اس پتہ نہیں پرسوں گئی تھی وہ اسکول وہاں سے آ کے وہ بیمار ہو گئی پھر اب اس کو بخار ہے بہت تیز اب بولا اس کی ماں نے میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی
ہاں اس کو ہو جائے گی نا پھر فرق
ہاں ہ
اور
اس کو ہوتی ہے نا آ ہارٹ میں بھی پین
ہارٹ میں
ہاں ہارٹ میں درد ہوتا ہے اس کو
ہائے ہائے اور
بس دعا
ہوا
اب کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھی ہوں
اچھا
تم سناؤ کچھ
بس کیا سناؤں
کھانا کب کھاؤ گے ہلو
ہاں
کھانا کب کھاؤ گے
ابھی کہاں کھائیں گے بعد میں کھائیں گے لگ بھگ دس بجے
وں ہوں اسما نہیں اے تھے درسگاہ
نہ اب تو بولا نا بیمار ہے
ہم بیمار ہے
ہوں
وہ سارے بیمار ہے احمد بھی بیمار ہے
اے ہاے
ابھی ہے نہ موسم گرم
ہوں
اس کی وجہ سے ہوتا ہے
آپ کی صحت ٹھیک ہے
ہاں الحمد اللہ میری صحت ٹھیک ہے
اچھا
ہوں ٹیوشن کتنے بجے جاتی ہو
امم جی میں جاتی ہوں اں کتنے بجے جاتی ہوں میں پونے پانچ کل پرسوں سے جانا ہے یہاں کیا بولتے اس کو آٹھ بجے
یہ صبح کے آٹھ صبح کے آٹھ
ہاں ہاں ورنہ کہاں جائینگے شام کے آٹھ اور
بس دعا
مجھے اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے اس لیے میں تھوڑا رک رک رک رہی میں نو بولا مجھے اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے اس لیے میں اس کو رک رہی ہوں
اچھا اچھا
اور کیا کر رہے ہوگھومنے وومنے جانا ہے کہیں
ہاں جائیں گے اب کہیں اور
ہاں پہلگام سارے جا رہے ہیں پہلگام
ہاں پرسوں تم لوگ کہاں گئے تھے
ہم گئے تھے یہاں کیا بولتے اس کو کپوارا لالاب ہے نا
ہاں
وہیں گئے تھے ہم
ہم بھی جائیں گے پھر وہیں
ہاں لیکن وہاں مزہ ہی نہیں ہے
کیوں
وہاں پانی مطلب کہا
ا ہ دو دونوں جگہ پہ پانی نہیں تھا
ہوں
دونوں جگہ
مطلب پانی تھا اتنا بھی نہیں تھا تھوڑا سا
ٹھیک اب جائیں گے کہیں اور پھر
ہاں جائیں گے جائیں گے بس
سارے جائیں گے گھر والے سارے
ہوں
آئمن وائمن آئی ٹیوشن سے
ہاں ادھر ہی بیٹھے تھے یاد کرے تھے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
اور
اب کم ٹائم ہے
ہاں
ہوں
اور سناو کچھ نیا وہاں کون ہے
ادھر کوئی نہیں ہے ہاں دادی بس سوئی ہے
ہوں
میں ادھر ہی ہوں باقی سارے باہر گئے ہیں
اور
بس پہلی بار کی نا کال
ہاں
ہوں کم ٹائم ہے
ہاں
اور
بس دعا
اچھا
اب کیا کرنا ہے
اب اب کر کرنا ہے نا جب ہو جائیں گے پورے دس
اس کے بعد
کاٹنا ہے اس کے بعد میں کروں گی اس کے بعد آپ کرو گی
ٹھیک مجھے پانچ آئے ہیں دس بجے تک
ہاں دس بجے تک ہاں
ٹھیک
اور کیا کر رہے ہو آپ ابھی
بس بیٹھی ہو ادھر ہی
بس کاٹو آپ
ٹھیک